اسسام بائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور بھائی جان گھر پہ سب کیھیریت
جی جی اللہادعظم سب ٹھیک ہے بھائی جان
اچھا ب بھائی جان کیا چل رہا ہے آج کل کیسا موسم ہے وہاں پہ
جی بھائی جان ماشاء اللہ موسم تو سہانا ہے بہت بڑھیا ہے ایک دم ٹھنڈا
ہاں
بارش کا موسم ہو رہا ہے بھائی جان
کی گرمی نہیں ہے بھائی جہاں کی نہیں تو
ہاں
بتائیے آپ کو گرمی کی حالت کیسی ہوتی ہے
بالکل بالکل بھائی جان گرمی سے تو بہت بری حالت ہوئی ہے اور یہ گھر میں بھی
ایسے علاقے میں رکھا ہے جہاں کی موسم ٹھنڈا ہے ایک دم کلین فریش سب کچھ فریش ہے بھائی جان
بالکل بالکل بھائی جان باقی اب باہر دیکھو گے دلی وغیرہ ممبئی وہاں میں تو حالت خراب ہے
اور بھائی جہاں راجستھان میں دیکھ لو آپ بمبئی میں دیکھ لو
ہاں لیکن یہ کیا ہے کہ انسانوں کی اپنی غلط ہے نا اگر گھر میں کیا بولتے ہیں سات لوگ ہیں تو ساتوں کو تمہیں اپنی گاڑی چاہیے
جی جی
ان سات گاڑیوں کا کتنا پولوشن ہوتا ہوگا تو اسی پولوشن کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے
جی جی ماشاء اللہ پرییدان کیے آپ نے بولا کہ جو گاڑیاں ہیں یہ بھائی جان دیکھو کہ اس کو روکنے کے لیے سرکار نے آپ کو پتا الیکٹرکک گاڑیاں دی ہے آج آ کل لیکن جو بھ ج لوگوں کو کیا ہے کہ شو اپ کرنا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں وہ گاڑیاں نہ لے کر جی جی جی جی بولو بھائی جان آپ خچود بول رہے ہو
اور شوق اور انسانوں کو آج کل جلدی ہوتی ہے
جی -جی بھائی جان-
ہر جگہ پہ جلدی پہنچنا ہے-
دیکھو بھائی, جان کہ جلدی کا جو جلدی کا کام کیا ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے-
بالکل- بالکل بھائی جان-
جو بھی کام کرو آپ تھوڑا سا اپنا دماغ کام کرو آرام سے- شانتی بنا کے کرو اور جو کو دیکھو- سرکار نے تو الیکٹریکل گاڑیاں رکھی ہیں آج کل اسکوٹیاں رکھی ہے بائک رکھی ہے-
ہاں-
اس سے کیا ہوگا بھائی جان کہ ہمارا جو پولوشن ہے تھوڑا سا انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا صاف ہو جائے گا- تو آپ دلی میں تو دیپو بھائی جان کتنا پالوشن ہے کہ بولنے کی بات ہی نہیں بھائی جان کی آپ کو پت ہی ہوگا کہ وہاں پہ جو آکسیج- مارکس لے رہے ہیں آج کل لوگ-
بالکل بھائی جان, بالکل-
تو بھائی جان میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو یہ جو- اور پولوشن کا ہے تھوڑا سا کم ہو جائے کس وجہ سے آپ میرے کو بتا سکتے ہو تھوڑا-
میں بتانا چاہوں گا کہ کیا بولتے ہیں سرکار تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اس- سب کو روکنے کے لئے انہوں نے الیکٹ- الٹریکل گاڑیاں نکالی ہیں جیسے کہ آپ نے بولا الیکٹریکل گاڑیاں نکالی ہیں اچھا کیا بولتے ہیں وہ پیڑ لگا رہے ہیں? لیکن ہم جو یہ ام ہے انسان جو اگر کہیں پہ پیڑ لگا ہوگا- تو ہم اس کو پانی ڈالنے کے بجائے اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں-
جی- جی بھائی جان بالکل- بالکل جی بھائی جان کی آپ نے کیا بولا کہ پیڑ لگانے کے بولے پانی دینے کےولے اور پیڑ کا بھائی جن کی- میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ- اگر اپنے گھر کے تھوڑا سامنے کچھ پیڑ بن گیا اس کو کاٹ دیتے-
کاڈتے
نکال کے تھینک بالکل- بالکل ماشاء اللہ کہ ہمیں ایسا کب کرنا نہیںاہے بھائی-
کرنا نہیں چاہیے-
جی -جی کیونکہ وہ ہمارا جو بھائی کی- چلو وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ہمارا جو- گھر کی شاپ ہے وہ ختم کر رہا ہے بھائی جان چلو- مانا کہ آپ کی جو گھر کی شاپ ہے ختم کر رہ ل اس کے جو فائدے وہ بھی تو دیکھو-
بالکل بھائی جان بالکل
کہ آکسیجن دے رہا ہے چھاواں دے رہا- میں لکڑیاں تو کھو کے دے گا ہی دے گا لیکن اس سے پہلے اپ کے جو- آپ کے گھر کے سامنے چھاواں ہے ہوا ہے اور کیا ملنا چاہیے آپ اور کیا چاہیے بھائی جان?
پھل فوٹ تک دیتا ہے یہ پیڑ-
جی- جی فروٹس دیتا ہے
ہ تو میں لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ- آپ جتنا ہو سکے اتنا اتنے پیڑ لگاؤ اور پانی کی بچت کرو-
جی ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بولا کہ- لوگوں کو جتنا ہو سکے کہ پیڑ لگاؤ بھائی جان چلو ٹھیک ہے آپ نے- پیڑ لگا دیا لیکن اس کی تھوڑا سا کیئر بھی کرو بھائی جان کی اگر آپ نے پانچ پانچ پیڑ لگائے تو پانچ دن ان کو پانی دیجیے کیوںکہ دیکھو بھائی جان کی آپ- کو پتا جو پیڑ ہوتے ہیں بہت جلدی اپنی جڑ پکڑ لیتے ہیں ان کو- بچوں کی طرح دو تین سال کیئر نہیں کرنی ہوتی ان کو تو بس- پانچ دن کیئر کرو بھائی کہ وہ پھر سے اپنی جڑ میں پکڑ لے تھوڑا سا
جی بالکل بالکل بھائی جان بالکل بھائی جان بالکل
اور بھائی جان یہ جو تھوڑا سا یہ جو ایوائرمنٹ کا یہ کچرا ہے آپ پھیلاتے ہیں بھائی جان اس کے بارے میں کچھ بولو آپ
اس کے بارے میں ہم بتا یہی بتانا چاہییں گے کہ گورنمنٹ نے تو ہر چیز کی کیا بولتے ہیں سوھ رکھی ہے انہوں نے کچرا اٹھانے کی گاڑیاں رکھی ہیں کچراھ اٹھانے کے لیے لوگ رکھے ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے یہ کیا بولتے ہیں ڈسٹ بین
مطلب بائ جان آپ کہنا چاہتے ہو کہ جو یہ کچرا پھیلانے کی اس کی موار کون ہے کہ جو پبلک ہے وہی
پبلک خود خود انسان انسان پتننے بائی جن کیونکہ انسان کو آ
تو میں تو آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ آپ نے بولا کہ پبلک جو ہے خود دم ادارے ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں بھائی جان یہ اس میں کوئی شک نہیںتی پبلک کی غلطی ہے بھائی جان لے کےن دیکھو بھائی جان کی اگر پبلک نے دھر دے تو سرکار کو کیا کرنا چاہیے بھائی جان کہ دیکھو اگر سرکار جو ہے کہ ڈسٹ بین تو رکھا ہی رکھا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں گند پورا میں ڈسٹ بن میں فینک د لییا
بالکل نہیں انسان
جی جی اور کیا کرے سرکار نے تو بورڈ پ لکھ کے بھی رکھا ہے بھائی جہاں کی سائن بورڈ پہ جو کچرا باہر پھینکی گیا اس کو فائیو ہنڈریڈ جو کہ ہے فائن پڑے گا لیکن بھائی جان کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو بٹ جب اگر آپ پہ کوئی ایسا کرے گا کوئی بولے گا آپ یہ کام کرو گے آپ کو یہ یہ اس کے بدلے یہ کرنا پڑے گا جب بھائی جان آپ کام کرو گے آپ کو نہیں ہوگی سزا نہیں ملے گی تو بھائی ج نا آپ پھر وہ کرو کرتے رہو گے بھائی
بالکل بالکل بھائی جان
اس سے کیا ہوتا کہ بھائی جان اگر سرکار جب تک فائن نہیں مارنا شروع کرے گی تب تک کوئی نہیں سدھرے گا مانا کہ جی بالکل کہ یہب ہماری خود کی ذمہ داری بھی ہے بھائی جان لیکن اگر لوگ نہیں سن رہے آپ فائن مارو
ہاں دیکھو انسان ایک چیز بن گیا ہے اس میں ایک تو آلس آ گئی ہے اور وہ کیا بولتے ہیں ٹائم نہیں انسان کے پاس اگر رکتے ہیں کسی جگہ پہ کچھ چیز کھا رہا ہے اور وہیں سے دس میٹر کی دوری پر ڈسٹ بین لگائے وہ وہ جس میں وہ مطلب پولیتھیین یا کوئی جس چیز میں کھایا گائے وہ دس م میٹر کی دوری پہ جا کے اس ڈسٹ بین میں نہیں ڈالے گا وہیں پہ پھینک دے گا
جی جی بھائی جان یہ بہت آپ
پارک میں بیٹھ کے کھا گاائے وہ بیٹھ کے کھا گائے وہ اوپر اٹھ کے اس میں نہیں ڈالے گا وہیں پہ پھینک دے گا اٹھ کے نکل جائے گا
اور جیسے بھائی جان کہ آپ نے ب صحیح ب آپ کی مطلب بات بت کہ لوگ پھینکیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کہیں پارک میں کہیں گراؤنڈ میں اگر کوئی بھی جو ٹورسٹ آتے ہیں یا وہاں کی تو پبلک ہوتی ہے کہ اگر کچھ کھانے کو لے کے پارک میں کہیں گراؤنڈ میں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ کہ جو کھاوا کے نا وہ چیزیں وہیں پہ پھینک دیتے ہیں بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل
ایسے کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان اٹھانے والے تو آ جاتے ہیں صبح لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کی جو ہیبٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی کہ کیاپ اگر بڑا ایسے کر رہا ہے تو چھوٹا بھی ویسے ہی کرے گا بھائی
بالکل اور کیا بولتے ہیں اس اس سے بچے بھی خراب ہو ہی جاتے ہیں وہ تو انیں ایک کیونکہ جیسا بڑے بڑا کہے گا ویسا ہی چھوٹا بھی کہے گا
جی جی بھائی جان اور آج کل آپ نے دیکھ جی جی بھائی جان
اس لیے اپنے بچوں کو بھی اپنے مطلب محللے والوں کو جو اپنے دوستوں کو جتنے بھی جتنوں کو آپ بتا سکو اتنوں کو بتاؤ کہ پیڑ کم کاٹو پیڑوں کی خدمت کرو کچرا نہ پھیلاؤ پانی کی بچت کر ہو انوائرمنٹ کو بچاؤ تاکہ آپ کی جو آنے والی پیڑیاں ہیں وہ بچیں گی وہ بیماریوں سے بچیں گی نہیں تو آج کل بیماریاں ہی دیکھو گی کتنی نکلی ہیں تیس تیس سال کے نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک
جی جی بھائی جان آ اور آج کل کیا ہوتا ہے بھائی جان کی جو پچھلے جو دو ہزار سے انیس سو اٹھانوے ستانوے سے جو چلتے آ رہا ہے نا اسے کیا ہوتا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں بہت کم بیمار پڑتے تھے تو آج کل کیا ہو کیا کہ آج کل کیا ہوتا کہ جو گاؤں کے لوگ بھی ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہو رہے ہیں کیونکہ اس کا جو ریزن کیا ہے کہ گاؤں ہر ہر گاؤں میں نا مطلب کیا ہوتا ہے روڈ آنے لگ گئے ہیں کہ سب کچھ آنے لگ گیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بھی آالس کرنے لگ گئے ہیں کہ اگر بھائی جان آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ جو گاؤں کے لوگ تھے کہیں اگر جانا ہوتا تھا کہیں سٹی میں کیا ہوتا تھا دو دو گھنٹے پیدل چل رہتے تھے
بالکل بائی جان بالکل بالکل
آج بھائی جان آج کل کیا ہے کہ اگر روڈ تو آ گئی بھائی جان کے اگر آپ کے پاس جیسے کہ گاڑیاں تین بجے آتی ہے تو اگر آپ ایک بجے وہاں پہ آپ ان دو گھنٹے گاڑی کا ویٹ کر لو گے بھائی جان لیکن چلو گے نہیں
چلو گے نہیں بالکل چلنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی
بالکل بھائی جان کہ آج کل اتنے گاؤں گاؤں کے لوگ بھی اتنے آلس ہو گئے ہیں کہ دو گھنٹہ وہ گاڑی کا ویٹ کر لیں گے لیکن وہ چلیں گے نہیں کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتے تھے جی جی جی کہ اس کا کیا ریزن ہے کہ روڈ آنے لگ گیا ہے سب کچھ کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کون بولتا تھا کون ویٹ کرے گا چلو پیدل چلیں گے اس سے کیا ہوتا تھا ہماری جو سسٹم ہے باڈی کا جو بھی ہے سب کچھ فٹ رہتا تھا
بالکل بالکل
یہ اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے چلو بھائی جان کہ اس سے کیا ہوتا ہے بالکل بالکل ماشال ماشاء اللہ جناب بھائی جان میں آپ کو آپ سے بات کر کے میرے کو بہت اچھا اچھا لگا خدا آ اللہ آپ کو اچھی سی تعلیم اچھی تعلیم دے آپ کے گھر والوں کو ش رہ کیا
خوش نمار رکھ خوش خوش ن مار رکھے بائی جان
جی جی ماشاء اللہ بھائی ن خدا حافظ
خداظ بھائیاحب خدا حافظ